یکن
آپ کی آواز کٹ رہی ہے
السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا حال ٹھیک ہو
وعلیکم السلام
کیا حال ٹھیک ہو اور سن کیا چل رہا ہے آج کل سنڈے کچھ ک بس
ہاں اب ہاں سنڈے تو ہے ہماری فیملی جو میری م میری بہن ہم جائیں گے آج کہی گھومنے
کہاں جانا ہے گھومنے
پارک شالیمار
کہاں جانا اچھا اور تھوڑا سا جلدی بات کر تم کیا اتنا ٹائم بعد جواب دے رہی ہو مجھے اور سناؤ کچھ کیا کھانے میں کیا لے رہے ہو ساتھ مزیدار
وہ آڈر میری بہن کرے گی ہم نے سوچا تھا ہم بنانے مما نے بولا پھر ہم کب نکلیں گے اسی کے سات چار بجے آئیں گے اب ہم ساڑھے تین نکلیں گے نا تو ہم آڈر کریں گے چکن وکن کچھ
ہاں چکن بھی لینا اور کچھ اچھا سا لینا کچھ کچھ منگوانا اچھا سا
اور جوس ووس بھی لیں گے
وہ تو وہاں مل ج جائے گا
تم ہمارے ساتھ اؤ گی
ہاں مجھے ہاں بلانا تب کتنے بجے جانا ہے تم لوگوں کو
تین ساڑھے تین
مجھے بلانا تب میں بھی آؤں گی صابرہ آ رہی ہیں کیا
ہاں وہ بھی آ رہی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک پھر تو میں بھی آؤں گی کہاں جانا ہے شالیمار
ہاں شالیمار
اچھی بات ہے ہاں گرمی بہت ہے پھر بھی کچھ ٹھنڈک ملے گی وہاں پیڑوں سے ہے نا
ہاں پر ہمیں میٹ بھی لینا ہے ساتھ میٹ تو ہمیں نہیں ہے ہم کس سے بیٹھیں گے
میٹ نہیں کچھ لے جائیں گے نیچے ڈالنے کے لیے دیکھیں گے ہے نا
ہاں
صبح صبح پریشر کوکر ٹھیک کروانے پڑے سات سو روپئے لگ گئے پتا تھے پریشر کوکر والے نے کیا بولا بولا یے ایک پریشر تو پھٹنے کو تیار تھا اس کو تو بہت خرابی ہو گئی تھی
شکر ہے وہ پھٹا نہیں والا پتہ ہے کیا بلاسٹ ہوتا ہے
وہی وہی نہیں اب ہم نے ٹھیک کروایا صبح صبح
ایک بار کیا تمیں شاید سے یاد نہیں ہوگا ایک بار پتا میں بہت ٹائم ہو گیا اس کو بہت سال میری ماسی تھی وہ کھانا پکائی تھی راجما دال وہ پھٹ گیا
ٹ گیا ہاں ہاں مجھے یاد
کچن پورا گندا ہو گیا کچن پورا گندا ہو گیا تھا
وہ دوست کی ماسی بھی آئی ہے ان جو آئی ہے شید بس صبح بس میں آؤں گی وہ آ گئی تم نے دیکھا اس سے بات کری اس سے
نہیں میں نہا رہی تھی ابھی جاؤں گی اور بات کر کے آؤں گی
اوکے میری جان اور سناؤ کچھ اچھا سا کیا چل رہا ہے آج کل لائف میں اسکول کا کچھ یعنی سیٹ میں ابو تانے مارتا ہے
میں نے اس کو کیا کام ہے ابو کو تانے مارتا مجھے ابو میں نے فیر میں نہیں میں نے فیر اس کو رو میں نے فیر اس کو میں نے فیر رویا پتا ہے وہ چھڑ ہی نہیں رہا تھا ہمیں پکنک کے لیے پھر میری مما نے بولا جائیں گے کیونکی میرے ابو کو میری امی سے بہت لوو ہے ہے تو فیر میری ابو نے پتا میری امی کے لیے ابایا بھی بھیجا تھا
آمم وہ جو ابایا وہ نیا لگاتی ہے
ہاں لگاتی ہے
ہاں میں نے دیکھا وہ بہت پیارا ہے کل کیا سالن پکایا تھا
میں بول ریو تمیں میری ممی اور بہن گئی تھی کہی تو وہاں سے وہ لیٹ آئے تو میری بہن نے کباب کا تی بنائی تھی وہی فیر ہم نے کھائی
آمم مجھ مجھے دے نی تھی تھوڑی سی
تم آنا اور کھانا تم تو آتی ہی نہیں ہو میرے گھر
نہیں میں آؤں گی اب آج مجھے بھی لے جانا پکنک
ہاں تمہارا تم کیا پہنو گی
میں میں کچھ دیکھوں گی میرے پاس پنک کلر کا ایک ڈریس ہے وہی اچ چھا ہے باکی تو کچھ اچھا لیکن گرمی میں کچھ کاٹن ہونا چاہیے جو میرے پ پاس بالکل بھی نہیں ہے
میرے پاس تو کاٹن ہے میں نے پرسوں میشو سے کی کیا تھا ایک ایک کرتی اڈر میں وہی پہنوں گی اور اس کے سب وہ
تمہارے پاس اتنے ڈریسزز ہے تم مجھے دے دو وہ کرتی
وہ کرتی مجھے اس لیے پہنی کیونکہ وہ اس میں مجھے گرمی نہیں میرے پاس بہت ہے تو ان میں سے کوئی کوئی دیکھ لو اور پہنو
چلو میں دیکھوں گی میں آؤں گی نا پھر بعد میں ادھری
ہاں تو
اب کیا آڈر کرنا ہے تم نے سوچا کیا آڈر کرنا ہے
رستہ کریں گے
ارے نہیں وہ وہاں تک نہیں رشتہ وشتہ تو نہیں کچھ اچھا سا کچھ کرو کبا یے لائے کام تی کرے وہ او چکن کانتی
چکن کانتی کرے گے اور کباب کانتی اگر ہو سکی تو وہ بھی کرے نان بھی لانارا تب پنا ہوگی نان لانا ہے یا تم بناؤ گی
نان دیکھوں گی میں رومالی روٹی لائیں گے نان کہاں لائیں گے نان بھاری ہو جاتی ہے نا
ہمم
رومالی روٹی لائیں گے وہ بہت اچھی ہوتی ہے لائٹ ہوتی ہے ہمارے اسٹمک پہ
اچھا اور بتاؤ
اور کیا میں بارہ ساڑھے بارہ میں تو منہ ابھی دھویا لگ بھگ مجھے عادت ہو گئی ہے نا میں اٹھتی ہوں پھر میں منہ دھونے کے بغیر بیٹھ جاتی ہوں اب مجھے کل سے کالج بھی جانا ہے اب پورا نہیں پتا ہے کل سے ہی جانا ہے کے پرسوں سے جانا تو اھی کار سے میں ت بوللی لیکن میرا فنڈ ج پس ہو بس اسے جائیں گے وہ آج نکلا وہاں سے
اب اس کو بولو تم آج ہی جائیں گے کل سے جائیں گے
اب دیکھوں گی کیا کروں گی ویسے سارا بھی آئی نا اب اسی کالج
سارا بھی آئی
ہاں
اچھا میں سارا کو جانتی ہوں
ہاں تم تو اس کو جانتی ہو دعا کو جانتی ہو زیادہ اچھے سے دعا تو ایم اے روڈ گئی
ہاں دعا کو جانتی اس نے تو بس اسنیپ چیٹ پہ بلاگ بھی بھیجا تھا اپنے کالج کا
اچھا
تم نے نہیں دیکھا
نو آئی دیدنٹ سی ات نہ میں نے نہیں دیکھا
اچھا یاد ہے تو میں ہم ایک بار گئے تھے رییونینس کو تمہارے سارے دوست تھے وہاں پہ
ہاں ہاں سا ادھر کیا کیا تھا تم لوگوں نے
انہوں نے وہاں پہ اتنی شرم آئی مجھے پھر میں بھاگ گئی تو میں اور سارا تو بھاگ گایے وہاں سے
وہی نا یہ بہت گندی بات ہوتی ہے ان کو بیسک یہ تھا ہی نہیں کیسے پیش آتا ہے کیا کرتا ہے ایسی جگہ پہ
ہوں
مجھے اتنا پمپل نکلا ہے چہرے پہ میں تمہیں کیا بولوں
ہاں تم نے فوٹو بھیجا تھا وہی کیا نکلا ہے
پتا نہیں کیا یہ پمپل نکلا ہے مجھے اتنا زیادہ
میری ماما کو بھی چین پہ نکلا ہے ایک بڑا سا پمپل
اور مجھے آج لگ بھگ ایک مہینہ ہو گیا بیمار ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے
تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو ڈاکٹر مسرت کے پاس
میں جاؤں گی اب ان شاء اللہ
اپنے ابو کو بولو پیسے ڈالے گھر جاؤ
پیسے تو ڈالے انہوں نے آپ کتنے ڈالیں گے ہاں ہاں ہاں
ہوں ہوں ہوں
اتنا پیسہ منگوگی نہ میں ان سے پھر وہ تانے مارتے میرے پاس کہاں پیسہ ہے میرے پس کہاں پیسہ ہے
میرا ابو آئے گا نا میری بہن اور میں اپنے ابو کو فیشر کرتی ہم اس کی ڈری کو ڈائی کرتے اور بہت مزہ آتا ہے اپنے با با کو فیس اسکن کیئر کرنے کی
آج تو آج شاید تانیا کا پتی بھی آئے گا ہے نا
ہاں تین بجے وہ بول رہی تھی آئے گا
ہاں اس نے بولا وہ گئی ہے لیکن ہوم سروس کے لیے گئی ہے وہ
وہ کتنی ہے اس کو کھانا وانا نہیں بنانا ہے
نہیں
یہاں پہ میرا ابو سوری ج یہاں پہ میرا تو سودے سے زیادہ میری ماما تو چار دن پہلے ہی تیاری شرع کرتی ہے ہم تو اتنے سالن بناتے ہیں
ت ہے کوئی
پتا کیوں میری مما میری امی اتنا سالن بنا کیوں میرا پاپا دور رہے میرا ابوجو دور رہتا ہے نا وہ وہاں پہ زیادہ کچھ کھاتا نہیں ہے اور عید پہ بھی نہیں وہ زیادہ کچھ وہاں پہ پکاتا ہے کھاتا ہے اسلئے بھی مما ان کے لیے بہت کچھ بناتی ہے ہ
ہوں ہوں تمھے پاتاہے پرسوں سے اتنی زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے مائ خدایا میرے اللہ اتنی گرمی تمہارے آنگن میں تھا نا وہ انجیر کا پیڑ
ہاں تمہیں کھانے ہیں
ہاں مجھے پلیز دے دو تھوڑے سے انجور مجھے بہت اچھے لگتے
پر پتہ ہے اس کو اوپر اوپر بہت اچھے انجور ہے پر نیچے جو تھے نا وہ میری دو صابیرا انیا باقی جو آتے تھے انہوں نے کاٹیا میں دیکھ دکھوں گی کوئی مت نہ ہوا تو بعد میں آنامیں تمھے دوں گی اب ہم اتاریں گے اب ہم اتار میں اپنی بہن کو بولوں گی وہ بھی اتارے گی
ٹھیک ہے
اور بتاؤ
اور کیا بتاؤں تمہی کچھ اچھا سا سناؤ کیا چل رہا ہے لائف میں
چل تو ایسے کچھ نہیں رہا ہے
شادی کب کرنا ہے
کیا
شادی کب کرنی ہے
کیا بول رہی ہو تم نہیں ابھی کوئی ابھی میری عمر ہے تمہیں کب کرنی ہے شادی تمے تم تو بہت نزدیک ہو شادی کے
میں کرونگی کچھ سال بعد
اچھا
کچھ سال بعد میں شادی کروں گی میری ماما بولے تھی تمہاری بھی
تم لوو کروگی یہ ارینج
تو میں میں کرونگی لوو میریج
اچھا تمہارا ابو مانے گا تمہیں ابو تو چپل سے نکالے گا
ابو مانے گا ابو نے خود کی ہے کی ہے لوو میرج
اچھ میں ہے
ہاں سچ میں
مجھے تو شوق آگا
ہاں
مجھے شوق لگا یے سن کے
ہ ہ مجھے مجھے وہ پیروں کو وائے آ رہا ہے اتنا زیادہ
پتہ ہے مجھے صبح میں اٹھی نا میرے ہاتھ کو اتنا وائے آرا تھا میں اب وہ تو ہو گیا پر پتا نہیں مجھے انگوٹھی کو ابھی بھی آ رہا ہے تھوڑا سا شاید سے خون وہ بند ہو گایا ہے
نہیں یے ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو تھوڑا سا ایکسرسائز کرو تو ہو جائے گا ٹھیک
ہ
اور سناؤ کچھ خاص
کچھ خاص تو نہیں